مالی
وعلیکم السلام اور سب خیریت سے
اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے سب خیریت سے
ہاں جی خدا کی رحمت ہے اور بتائیے آج ہمیں کس طرح یاد کیا آپ نے
بس ہم نے کہا چلو آج آپ سے پوچھتے ہیں کی جو آن لائن ہم بزنس کر تے ہیں ہم نے کہا دیکھو آج کل لوگ کتنا آن لائن بزنس کر رہے ہیں تو ہم بھی سوچ رہے تھے کی کچھ آن لائن کام کرتے ہیں تو ہم نے کہا چلو آپ سے بھی اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کچھ آپ کو بھی پتا ہوگا تو فیر ہمار کو جو بزنس ہے وہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی
بالکل آپ نے صحیح بتایا کی آج کل کا جو آدنک دور ہے اس میں جو آن لائن بزنس ہے وہ بہت ترکی پا رہا ہے جیسے بھی کوئی بھی انسان اپنے گھر کی چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کر صرف ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن کی مدد سے پوری دنیا میں کاروبار بسی فیلا سکتا ہے جیسے کی آن لائن بزنس کی دور میں سب سے منافع بخش تجارت بن چکا ہے آن لائن بزنس کیا ہوتا ہے آن لائن بزنس ہوتا ہے کی اس کاروبار کو آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر چھوٹے سے چھوٹے اسکیل میں بھی شروع کر سکتے ہیں آن لائن بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہے سب سے پہلے تو آپ کو یے سوچ نا ہوگا آپ کو اپنے ہنر کی پہچان کرنی ہوگی کی آپ جو آن لائن بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کس سہلیت میں کرنا چاہتے ہیں کس اسکل میں کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر کیا ہے تو سب سے زیادہ اچھا اسکل ہے آپ سامان بیچ سکتے ہیں یا کوئی سروس جیسے گرافک ڈیزائنیگ کوڈنگ یا ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہی جانچ کرنی پڑے گی کہ آپ کو اپنے ہنر کی پہچان کرنی پڑے گی دوسرا آپ کو باجار کی مانگ کو پورا کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کی اس سمے بازار میں کیا مانگ چل رہی ہے اپڈیٹ چل رہی ہے جیسے کہ کیا پروڈکٹ ہیں جو سروس ہے جو چنے لوگوں کو کسی بڑی مشکل کا موداوہ کراتے ہیں کیونکہ آپ ایسے نہیں ہو گیا کہ آپ سوچیں گے کہ ہم ابھی یہ والا کام کر لیں پر پہلے آپ کو بازار کی مانگ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا ڈیمان کو دیکھنا پڑے گا کہ بازار میں کیا چل رہا ہے کون سا کام اس سمے اب ہے کون سا ڈاؤن ہے
بلکل بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا یہ تو کہ مطلب ہمیں اپنے ہنر کا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سا ہنر ہے تاکہ دیکھو ہمیں سہولیت ہو جاتی ہے اس سب چیزوں سے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور آپ نے جیسے بولا کہ دیک ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ بازار کی کیا مانگ ہے ساتھ میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے جو آن لائن بزنس ہوتا ہے اس کو ایک نام بھی دینا پڑتا ہے تو ہمیں لگ رہا ایسی کون سی ویب سائٹ ہوتی ہے جس سے کہ ہم ایک خوبصورت اپ اپنی دکان کا لوبو وغیرہ تیار کر سکیں جس سے آپ نے دیکھا اگر ہم اچھا لوبو بنائیں گے اپنی دکان کا چاہے ہمیں آن لائن ہی کرنا ہے تو پھر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے ہی اگر ہم کوئی چیز بھی ہے تو اس کو دیکھ کر ہی ہاں آکرشت ہوتا ہے ان سب چیزوں پر
بلکل یہ تو آپ نے بلکل صحیح کہا کی شوشل میڈیا اور مارکیٹ پلیز بھی دیکھ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک ہم اپنے اپنے اس کا بزنس کا کیا نام دیں گے تو اس نام کو سوچنے کے لیے بھی آپ کو ویب سائٹ تیار کرنی پڑے گی پھر آپ شوشل میڈیا میں اس کو اب لوٹ کیسے کریں گے اس کے پبلک کیونکہ پبلک تک پہنچانے کے لیے آپ کو کس کس چیز کا سہارا لینا پڑے گا انسٹاگرام فیس بک پہ اپنا بزنس پیج بنانا پڑے گا اور ویب سائٹ پر بھی بتیر سیلا رجسٹر کرا سکتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے فلپکارٹ ہو گیا جیسے امازون ہو گیا یہاں پر آپ کو اپنی ویب سائٹ کو ایک رجسٹر کرانا پڑتا ہے تو آپ کو مطلب اگر بزنس چالو کرنا ہے تو آپ کو پہلے یہ چھوٹی چھوٹی ٹکنالوجی تکنیکی دینی ہوتی ہیں یہ سب سیکھنی پڑینگی پھر جب تک آپ لوگوں کو اپنے بزنس کے بارے میں آگاہی نہیں کرائیں گے تب تک بگری نہیں ہوگی جیسے گوگل میں ایڈ دینا فیس بک میں ایڈ دینا انسٹاگرام میں ایڈ دینا اور ایون اپنے فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو اپنے جو ویپر کی آگاہی کرنی پڑے گی ایسا ہے کہ جب آپ خوبصورت تصویریں یا ویڈیو یا بلاوکس بنا کر ڈالیں گے اور واٹساپ اسٹیٹس ہو گیا انسٹا آئی ڈی ہو گئی ایون اپنا فیس بک بلاک ہو گیا وہاں پر آپ اپنا بزنس اکونٹ بھی بنائیں گے بزنس پیج بھی بنائیں گے اور وہاں پر رجسٹر کرا کے آپ سبھی سب چیزیں کریں گے تو اس سے آپ کو ہبرو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہوگا دیکھیے
بالکل بالکل ہمیں تو لگتا ہے جو آن لائن بزنس ہوتا ہے کئی بار وہ فائدے مند بھی ہوتا ہے ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کم لاگت میں اسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم دوکان وغیرہ لیتے ہیں تو وہ تو یا تو ہمیں اپنی خریدنی پڑتی ہے یا پگڑی وغیرہ میں لینی پڑتی ہے یا کئی بار ہوتا ہے کرائے پر لینی پڑتی ہے تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا انٹیریئر کا خرچہ بھی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے اگر ہم آن لائن بزنس کرتے ہیں تو وہ ہمارا کم بجٹ میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے
بالکل بالکل دیکھیے آن لائن بزنس جو ہے وہ تو آپ کا کم لاگت میں ہوتا ہی ہے ساتھ دیکھیے وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی نا آپ اپنے دکان کبھی بھی بند کر سکتے ہیں آن لائن دکان تو ٹوینٹی فور سیون والی ہوتی ہے حساب کتاب کہ جب آپ کو نیٹ پر کوئی میسج آئے گا تو آپ ان کو میسج کر ر پلائی کریں اگر کوئی ویب سائٹ پہ کوئی تو آپ میں مطلب کہیں پر بھی بیٹھ کر کہیں پر بھی سامان بیچ سکتے ہیں مطلب جیسے کہ اگر آپ انڈیا کے کسی بھی دیش میں بیٹھے ہیں کسی بھی سٹی میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر آپ پورے والڈ میں کہیں پر بھی سامان کو اپنے بیچ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو آزادی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو دکان جو ہوتی ہے وہ صبح نو سے سات آپ کو کھولنی کھولنی ہے اگر آپ کو نوکری پہ جانا ہے تو صبح نو بجے کا ٹائم ہے تو آپ کو سات بجے نکلنا ہے اس آن لائن بزنس میں جب آپ گھر بیٹھ کر کر رہے ہیں یا آپ کہیں ایون گھومنے بھی گئے ہوئے ہیں تو کیونکہ یہ والا بزنس تو موبائل یا لیپ ٹاپ پر چلتا ہے آن لائن بزنس تو آپ آرام سے اس بزنس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں نا
بالکل بالکل آپ نے جیسے سیکھیی ہمیں تو یہ بہت اچھا لگا کہ مطلب جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ مطلب اس میں ہمیں پوری آزادی ہوتی ہے جیسے سے کام کرنے کی بھی آزادی ہے اور ہم کہیں بھی بیٹھ کے آپ نے جیسے بتایا ہی بزنس اپنا آن لائن بزنس کر سکتے ہیں اس میں تو صرف ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاٹا وغیرہ کی اور انٹرنیٹ کی ہی جانکاری بھی چاہیے اچھی خاصی تاکہ ہمیں سب کچھ ہم ڈاٹا سنبھال کر رکھ رکھیں رکھ رکھاؤ کر سکیں اس کی آپ نے دیکھا ہوگا ایک شاعر نے کتنی سندر لائن لکھی ہیں ڈیزٹ کل دنیا کی سرحندیں آج سیمت ہیں جہاں آپ کی دکان کا پتہ کسی شہر کی تنگ گلی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کا انٹرنیٹ براؤزر ہوتا ہے مطلب کہ دیکھو دکان کا پتا تو آس پاس کے لوگوں کو ہی پتا ہوتا ہے اور اب جب ہم آن لائن کام کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے باہر کی دنیا میں امیر جیسے باہر کی جو کنٹریاں ہوتی ہیں ان کی کے ساتھ بھی ہم بزنس اپنا آن لائن کر سکتے ہیں
تو بالکل بالکل بس آن لائن بزنس دیکھیے ہم آپ کو کرنے کے فائدے تو آپ نے گنوا اب دیکھیے نقصان کیا ہے آن لائن بزنس کرنے کے نا تگڑا مقابلہ آن لائن بزنس میں بھی نا بہت طرح کا کمپٹیشن چلتا ہے کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیے گا آن لائن بزنس اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو آسان نہیں ہے میدان میں بہت زیادہ رکتاب ہوتا ہے ہزاروں لوگ ایک جیسا سامان بیچ رہے ہیں ہر کسی کی کوالٹی الگ الگ ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک چنوتی پورک ہوتا ہے ہمیں گراہک کو کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے دوسرا ہوتا ہے سائبر سیکورٹی مطلب تکنیکی نبھرتا اور فائبر خطرہ کیونکہ آج کل آپ لوگوں کی جیسے ہم نے سنا ہے بہت لوگوں سے آج کل جو آپ لوگ آئی ڈیز بناتے ہیں اس کو ہیک کر کر اس سے آپ کو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ حفاظت کیسے کرنی ہے یہ بھی ایک سب سے بڑی ہماری ذمہواری ہوتی ہے اور سب سے ضروری جو ہوتا ہے وہ گراہکوں کا اوشواس ہوتا ہے جو کہ گراہک ہے کئی گراہک ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ پرکھ کر سامان کو خریدتے ہیں اس کو وہ سب کرتے ہیں تو ان کو آپ کو اچھا سامان روبرو کرانا ہے کیونکہ اگر آپ خراب سامان کرائیں گے تو وہ ان کی جو اعتبار ہے وہ آپ سے ہٹ جائے گا اور آپ ساکھ ہے وہ مٹی پہ مل جائے گی
بالکل بالکل جیسے ہمارا جو ان کا اعتبار ہوتا ہے ہم پر بھروسہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اگر ہم دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں تو لوگ اپنے ریویو بھی ڈال دیتے ہیں کہ کئی بار ہوتا ہے کئی لوگ نیگیٹو ریویو ڈال دیتے ہیں تو اس سے جو ہماری ساکھ ہوتی ہے وہ جیسے آپ نے بتایا مثی میں مل جاتی ہے پر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا رٹن کا سردرد بھی بہت ہوتا ہے کئی بار جو ہوتا ہے سامان ہوتا ہے وہ صحیح سلامت اور برکت اسس سے گراہک ہمیں لگتا ہے گراہک تک پہنچنا چاہیے تو کئی بار ہوتا ہے جو کورئیر کمپنی ہوتی ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کوریئیر کمپنی پر ہی نربھر کرتا ہے کئی بار سامان راستے میں ٹوٹ جاتا ہے یا گراہک کو پسند نہیں آتا تو وہ ریٹرن کر دیتا ہے اس سے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کورئر وغیرہ کا خرچہ بھی ہم جیسے ویاپاروں کو ہی جھیلنا پڑتا ہے
بالکل دیکھیے آن لائن بزنس جو ہے وہ آدمی کیونکہ ایک نیام نعمت ہے عام آدمی کے لیے مطلب نوکری کو غلامی سے آزادی دے کر خود کا مقام بنانے کی ایک بہترین ذریعہ ہے چلیے آپ سے بات کر اچھا لگا خدا حافظ